ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں اچھا آپ کو تو کب کا کام آپ نے پتا نہیں کتنے ٹاسک کیے
چلانا اس لیے میں نے پہلی بار چلایا نا تبھی سے
اب آپ مجھے ٹین کالس کر سکتی ہو اس نمبر پہ
ٹھیک ہے اور آپ ٹھیک ہو
نہیں میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں
بچہ ٹھیک ہے
وہ آئی نہیں تھی بچاری آج
ا اچھا ٹھیک اس کی وکیشنس ہو گئی
نہیں اس کی نہیں ہو گئی اس کو کل چھٹی تھی ان کو گئے تھے وہ پکنک
میں نے نہیں بھیجا تھا بیٹی کو چھوٹی ہے نا ابھی اور وہ زیادہ پانی کے ساتھ کرتی ہے میں ڈر گئی لیکن مجھے اس کے بابا نے بھوکا تھا ان کو لیا تھا یہ مغل گارڈن چوٹے بچوں کو کہاں لے سکتے ہیں
ہاں اچھا کیا نہیں کیونکہ وہ مانتی نہیں نا ہے پھر
میں تھوڑی اس کو بیچتی
اچھا کی ویسے مغل گارڈنس بھی اچھے ہیں وہاں کا ویو بھی اچھا ہے ایکٹیویٹی ہی ہو جاتی ہے اس کو لیکن ٹینشن ہوتا ہے
یہ ہے کیا اس کو بولتے ہیں یہ ہیٹ ویو جیسی
ہاں یہ ہماری وجہ سے ہی ہو گیا اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی کشمیر میں پہلے
ہاں ابھی میں چیک کر رہی تھی آج ہے فور ڈگری ابو نارمل ٹیمپریچر ان سری نگرر
ہاں ایسا مت ہوتا تھا یہ ہماری غلطی کی وجہ سے جو ہم نے انوائرمنٹ کو خراب کیا
ہاں اس وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوگی
ہاں کہہ رہے تھے فرسٹ سے بارش اتنی ہو جائے گی کہ فلڈ الرٹ
ارے اوپر والے نے ان کو بولا دیکھ خ میرے پاس خدا ہی ہے
ہاں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو گیا پہلے پہلے پھر بھی بارش ہوتی ہوتی تھی اب تو بارش بھی نہیں ہوتی
جنوں مجھے سمرس اتنے پسند تھے کیونکہ مجھے گرمی نہیں ہوتی تھی لیکن اب سے کچھ سال سے نا گرمی پیتھیس ضروری ہے
اصل میں آپ آپ اس ٹائم پت لی تھی نا اب آپ کا ویٹ گین ہو گیا نا ویڑ گیند کی وجہ سے انسان کو گرمی ہوتی ہے انسان جتنا اتنا پتلا ہوتا ہے اتنا انسان ٹھیک رہتا ہے
سحی کہا آپ نے اور چائے پیا آپ نے
چائے تو میں نے نہیں پی لیکن میں سمرز میں چائے پریفر نہیں کرتی ہوں میں نے ایسیے آئس کریم کھائی تھی
آج کیا پکا آیا ہے
آج ہم نے پیاز اور چکن پکایا ہے
اچھا تو ہم نے ٹماٹر اور مٹ
اچھا کیا
ہاں آپ کی بیٹی ننحال گئی تھی آج
ہاں میری بیٹی ننحال گئی تھی آج اس کو وہ جد تی ہے سنڈے سنڈے میں اب اس کو رکھتی وہیں پہ کیوںکہ اس کی میں اس کو وہیں پہ رکھتی کیونکہ اس کو ہو وہاں پزاد محمد رات کو وہ مجھے ڈھونڈے گی
ہاں میں بھی گنتی ب تو میں نے دیکھا اس کو اس نے بولا نہیں مھے رات کو گھر جانا ہے گھر جدا ہے
ہاں وہ وہی مسلہ ورنہ وہ رہتی
صحیح پا تو بیٹا ٹھیک ہے
ہاں بیٹا ٹھیک ہے وہ سو رہا ہے اس کو بہت گرمی ہو گئی وہ گیا تھا پلے سینٹر وہاں سے آ گیا وہ وہ تھک گیا تھا پھر اب سو گیا
اچھا ٹھیک اور ہسبینڈ آئے کام سگھ
ہاں وہ کب کیا آئے پھر فون چلا رہے تھے آج کل لوگ کتنا فون دکھتا ہے کتنا
اسی وجہ سے نا رشتوں میں ٹھیس محبت کم ہوگی
صرف ریلز انسٹاگرام آپ کو پت ہے باہر آگے لوگوں نے فون اپنے توڑے تھے بولا تھا اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو گئی انہوں نے ایک ایک گاؤںوں نے فون توڑے اپنے سارے اینڈرائڈ فون بولولے ہم ہم اینڈرائڈ فون کوئی نہیں رکھیں گے ہم سارے کی
لیکن کو دیک جب جب دیکھو آج کل کیا ہوتا ہے فیملی میں جب بیٹھتے ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا ایک ایک ایک اینڈرائڈ فون ہاتھ میں ہوتا ہے پہلے کیا ہوتی تھی پوری فیملی بیٹتی تھی بات چیت آج کل جیسے بیٹھتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھی جیسے ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے
ہاں سحی میں
سارا دماغ آپ کو اپنے اینڈرائڈ فون پہ ہوتا ہے
صی میں
ایک تو اس سے دماغ بھی خراب ہو گیا رشتوں میں بھی کوئی ای نہیں پہلے کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے بس آتے جاتے تھے
ہاں آنا جانا ہوتا تھا
اب تو وہ بھی نہیں رہا ان فونس کی وجہ سے
یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ ہی ہو گیا جب سے جیو آ گیا تب سے زیادہ ہی ہو گھس گیا نیٹ انٹرنیٹ دماغ میں کی پیڈ والے فون بھی بھی بیٹر تھے ہے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے ہے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہی کیونکہ ہم ہمیں اس سے بہت زیادہ نالج ملتی ہے لیکن ہم اس کو غلط وے میں لیتے اوور یوز اور غلط وے میں لیا
دیکھو آج کل کیا ہوتا ہے جب ہم سوتے ہیں ہمیں اپنا فون ساتھ ہونا چاہیے تب تک ہمیں نیند نہیں آتی صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے پہلے ہم فون کو ڈڈتے ہمارا فون کر چاہیں بلے ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہو سائڈ میں پہلا پہلا کام ہمارا فون کو ڈھونڈنا ہوتا ہے
وہی نا ہمارے بچے بھی فون میں اتنے ڈلج ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہیں فون کے بغیر لکھاات
صحی جو کہ بہت زہریلی چیز ہے
ہاں اب میں بچوں کو بیچ دوں یہاں پہ یہ زیادہ تر نہیں جاتے پچھلے کچھ دن اسے گئے اب وہاں پہ ہےناا انہوں نے رکھے ہے ٹوائز وغیرہ اس وجہ سے میں ان کو جانے نہیں دے دی
دیا تھا بیٹی کو پرسو وہاں بچے کیا بچوں کو کیا کر سکتے
آپ بول رہی تھی نا ایکسچینج کا آپ بول رہی تھی نا ایکسچینج کا میں نصرت سے بات کروں گی آپ لاال دینا میں اس کو بولوں گی یہ یم نے پکڑا تھا آپ نے کیوں زیم کو ٹوٹا دیا تھا
ٹھیک ہے تھینک یو لیکن اس کو وہ نیچے والا نا وہ جس میں وہ ہوتا ہے نا وہ اس ٹائم اسی ٹائم اس نے پھینکا تھا وہ اوپر والی گی ہے
پ اب میں پھر بھی ٹرائی کروں گی یہ گاڑی یہ گاڑی تھی وہاں پہ وداؤٹ ٹافی م بی وہ مت دیں گے
نہیں مجھے ٹافی تھوڑی نہیں چاہیے اگر ٹافی کو اسی ٹائم نکالیں گے دوسری میں ڈالیں گے
وہ کر سکتی ہوں آپ لیکن مما کو بول دینا وہ اسی ٹائم سے ٹوٹی تھی ابھی آب ٹانگ آ گئی تھی میں نے اس کو پیک بورڈ دیے تھے وہی ٹوائز دیے تھے بیچاری کھیل رہی تھی اسی کے ساتھ
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں اس کو بول دوں گی
ہاں پرسوں بھی نہیں تھی آابپ نے مجھے کیا ہوا کھا ما کھا کے کھکھر لگ گئی پھر بھی پھر میری جی جو نے تھوڑا آدھے راستے ڈراپ کیا پھر سفا کا دل کا ایک آٹو والا ملا اس نے وہاں جہانگیر چوک سے اسی روپئے لے یہاں تک
ہاں آٹوا ن ان کو اصل میں تھی نا وہاں پہ برت ڈے پارٹی انہوں نے میرے بچوں کو بھی انوائٹ کیا تھا میں نے سوچا ہے بن بلاائے مہمان کیا جائیں گے وہاں پہ پھر میں نے ان کو نہیں جانے دیا ان کو آج بھی ایک برتھ ڈے پارٹی پہ جانا تھا لیکن اس کو گھر والوں نے ایلو نہیں کیا
لیکن مجھے لگتا ہے اب اچھا خاصا یہ ہیپی ہوپرس چل رہا ہے
بہت اچھا تھرٹی تھاؤزینڈ کی پیکیج ہو گئی تھی ان کو پرسوں بر ڈے
دیکھو پرسوں سے کام کیا ہوتا بیٹھی تھی اب شاید کل یا اس کو منڈے یا ٹیوزڈے آتی ہے نا پیمنٹ ٹیوزڈے منڈے ٹیوزڈے پر صبح نے روبی نے ادری سے مجھے کال کیا تھا دو کیے تھے اس نے میرے ساتھ
تو وہ بھی بولے گی میرے ساتھ کال کرو دس
ہاں دس کرو نا اس کے نہیں نہیں نہیں نہیں مجھے ہے نا آپ عرفان کا نمبر دس اس پہ کرنا دس کرنا پھر امر صاب کے ساتھ اب آپ نہیں بولنا اس کو ہو گیا آپ کی تیس
ہاں
ٹھیک ہے نا مجھے روبی نے کیے تھے مجھے دو کالس پتہ مجھے کتنا آیا تھا اس میں
ک نہ
سیونٹی روپیس
آپ نے کیا ہوںگا تھوڑا ادھر ادھر
پتاہ نہیں کیا ہوا اس پھر روبی نے بولا بہتر رہتا ہے کسی ٹاپک پہ ہی بات کرتا اچھے ٹاپک اس سے زیادہ پیسے آتے ہیں
پرسوں یہاں پہ گ نا گیمنگ سینٹر میں آئے تھے دو پیرنٹس ان نے بولا ہمیں بچوں کو کافی زیادہ امپرومنٹ آ گئی اس کی وجہ سے یہ ایگزوسٹ ہوتا ہے یہ پھر سوتے بھی ہے کھاتے بھی ہے
دوسرا عجیب بھی لگتا ہے روز روز آنا اور اب مجھے وہ ہمت بھی نہیں ہے
پھر اگر آپ اس کو بھیجو گی ن تو کوئی بس نہ نہیں ہے اب مگر آپ آپ اس کے فادر یا آپ کو آنا ہے ساتھ
روز تو روز کی تو بات ہے نہیں اب میں اا کروں گی ہفتے میں ایک بار دو بار
کیونکہ آپ دونوں سے ہی ہینڈل ہوتی ہے اور کسی سے نہیں
ہاں وہ تو ہے
اور
باقی کیا کر رہے ہو
بس بیٹھوں
بیٹا اٹا
بیٹا نہیں وہ ابھی سویا ہے
وہ ابھی سویا ہی ہے
وہ شاید آپ کی بیٹی سے تھوڑا سوبار ہے نہیں لیکن ویسے بیٹی بھی آج بیچاری چپ چا پی بیٹھی تھی
ہاں میں نے اس کو بولا تھا نا پہلے ہی ون کیا تھا میں نے اس کو
پھر آپ کی ساس سمار ٹھیک تھی
ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے میں مجھے دودھ ابالنا ہے ٹھیک ہے
چلو چلو اللہ آ اس کو سبمٹ کرنا
اچھا ٹھیک ہے